او
ہیلو
آواز نہیں آ رہی
جی آ رہی ہے پر کم آ رہی ہے
اچھا اچھا ا کیس مترما
جی بہت اچھے ہے
اچھا اچھا تو آج مطلب ہم مطلب بک ریڈنگ یعنی مطالعہ کتب کی مطلب بارے میں ذین کی روشنی ڈالیں گے اور باتیں کریں گے نا
ہاں
مطلب آج ہمارے بیچ اس مطلب اہم رشے یا موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور مطالع کتب کی جو عادت ہے اس کی کے بارے میں آپ بتائیے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے پہلے لوگ خالی وقت میں کتابیں کے پنے پلٹا کرتے تھے وہ ایک الٹا کرتے تھے مگر آج لوگ اسکرین کو کال کر مطلب ویڈیو کال یا کال کرتے رہتے ہیں
جی جی یع لوگ معلومات کو سمیٹ رہے ہیں مگر اصل علم اور شعور سے دور ہوتے جا رہے ہیں
جی ہاں اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے آج ہمیں اس موضوع پر بات کرنے کی سخت ضرورت محسوس ہوئی تاکہ ہم کتابوں سے اس کھوئے ہوئے جو اسوق اوچی کو دوارا جگا سکیں
سب سے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ نزدیکی مطالعہ کے اصل معنی کیا ہے
میرے خیال میں مطالعہ صرف لفظوں کو جوان سے ادا کر دینا نہیں ہے یہ کسی ادیب کے خیالات اس کے تجربات اور اس کی وجہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا نام ہے
کر تو مطلب ا سبحان اللہ کیا مطلب آپ نے فرمایا ہے بہت عمدہ بات کہی ہے کتاب پڑھنا ایک ایسا تسلیم ہے جو مطلب آپ کو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے بنا کسی سفر کے پوری دنیا کی سیر کرا دیتا ہے اور صدیوں کی باقایات سے روبرو کراتا ہے
جی بالکل صحیح یہ ایک خاموش استاد کی طرح ہے جو بنا ڈانٹے ہوئے ہماری زندگی کے سلیقہ سکھاتا ہے زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے کتاب پڑھنے کی عادت
جی جی بالکل بالکل تو نئی نسل اکثر پوچھتی ہے کہ کتاب پڑھنے کا کیا فائدہ ہے
جی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ انسان کے روبرو کو بیدار کرتا ہے انٹرنیٹ آپ کو سطحی جانکاری دے سکتا ہے مگر گہرائی گہرائی حکمت صرف کتابوں کی صوحت سے حاصل ہوتی ہے
جی جی بالکل بالکل تو یعنی صاحب کتاب انسان بھیڑ باڑ میں اپنی سمجھ کی وجہ سے الگ نظر آتا ہے
جی یہ سو فیصدی صحیح ہے کیوں یہ ذہنی سکون اور راحت ہے کتابی گان
جی جی آج کل جی ہمیں مترمہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ اس آبادابی اور تنا بری زندگی میں ہر شخص بے چینی کیط اگرسر ہو رہا ہے اور اس کا شکار ہو رہا ہے ایسے میں کتابوں کا جو مطلب ہماری ذہن میں مطلب کیا حصہ ہے اور جیون میں اس کی مطلب کیا مدد ملتی ہے
کتابوں سے ہماری تعویں ہمارے جیونن کو بہتر تر کتابوں سے بہتر ہمارے جیون میں کوئی رفاقت نہیں ہے یعنی درست نہیں ہے اور جب آپ ایک اچھی کتاب کے زیر اثر میں ہوتے ہیں تو دنیا کی فکر پیچھے چھوٹ جاتی ہے یہ جہان کو بینتیاں سکون اور راحت رکھتی ہے
جی جی بالکل بالکل تو مطلب جب ہم اس کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو کچھ اسکرین پر پہلے سے طے ہوتا ہے مگر کتاب پڑھتے ہوئے ہمارا جین خود کام کرتا ہے
جی بالکل کتاب پڑھتے وقت ہمارا تصور پرواز بھرھنے لگتا ہے ہم کرداروں کے چہرے منظر اور ماحول کو اپنے ذہن میں خود تعمیر کرتے ہیں جس سے ہماری رچناتتمک سہولت بڑھتی ہے
جی جی جی بالکل بالکل محترما جی تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کی گفتگو میں ایک خاص قسم کی لوچ اور تہذیب اور سلیقہ ہوتا ہے
یہ محض اچھی کتاب کی سہت کا اثر ہے آپ جب عمدہ اور بجیر الفاظ پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان خود بخود مضان اور خوس مسر ہو جاتی تی ہے
جی جی بالکل الکل بالکل سوش صحیح بات ہے اگر کوئی مطلب آج کے اپنے اندر یہاں ات پیدا کرنا چاہے تو مطلب اسے کس قسم کی مطلب کتابوں سے شروعات کرنی چاہیے بتائیے ذرا
جی جناب شروعات ہمیشہ اپنی دلچسپی کے موجود موجوع سے کرنی چاہیے جیسے کوئی ان چیزوں سے ابتد کر سک
جی جی بالکل بالکل ا تو مطلب ہمم ہاں جیسے کہ مطلب ا یہ ہوتے ہیں مطلب سوان حیات اور تاریخ گزرے ہوئے دور سے دنیا کو سمجھنے کے لیے خدا علماہی کتابیں اور فلسفہ اور ادب فر یعنی پہلے ہی دن بھاری بورکم اور فلسفے کی کتابیں اٹھانا مطلب ایک خطار نہیں مطلب بتانی چاہیے ورنہ اتااہٹ ہونے لگتی ہے
جی ہاں پہلے زبان کو سلیس اور آم ف مس سنا چاہیے تاکہ پڑھنے کا مزہ آئے
جی جی جی جی بالکل بالکل لیکن کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب بھی بھی کتابیں کھولتے ہیں تو توجہ بٹک بھٹکنے لگتی ہے یا انہیں نیند آنے لگتی ہے
یہ بہت فطری ہے کیونکہ ہمارا ذہن اب سوسل میڈیا کے چھوٹے چھوٹے فارمیٹ کا عادی ہو چکا ہے توجہ مرکوز کرنے کے لئے ذہن کی طبیعت کرنی پڑتی ہے پھر تھوڑا وقت لگتا ہے
ہ جی بالکل تو اور کچھ کہتے ہیں کہ مصروفیت کی وجہ سے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے
اصل مسئلہ وقت کی کمی نہیں ہے جنا بلکہ پراتھمکتاؤں کا ہے اگر ہم اپنے سوسل میڈیا کے اسکن ٹائم میں صرف آدھا گھنٹے نکال لیں تو یہ مچئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا
جی جی بالکل تو اگر کوئی روزانہ پندرہ سے بیس منٹ بھی مطالعے میں لگائے تو کیا تبدیلی آ سکتی ہے
تو کچھ ہی مہینوں میں جی ہاں تو اس کے کچھ ہی مہینوں میں اس کے سوچنے کے جوابیے میں بہت بڑا فرق نظر آ سکتا ہے جناب
بالکل بالکل محترم آپ مطلب صحیح فرما رہے ہیں یعنی مطلب بنا ناگا کی کوئی کی گئی مطلب چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی آگے چل کر اٹوٹ عادت اور کامیابی بنتی ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے
تو مطلب اس نظرین آج ہم نے یہاں جانا کہ نئی اسکل طرح مطالعہ کتب بھی ایک ایسی بنیادی اسکل ہے جو انسان کو روح اور ذن مطلب دونوں کو زندہ رکھنے کا وہ کاریہ کرتی ہے
جی کتابیں انسان یہ تنہائی کی سب سے مشکلس ساتتی ہیں مشکلوں میں س آتی ہیں یہ کبھی داغ دگا نہیں دیتی اور نہ ہی کبھی آپ کی رضامندی کی اشقا کرتی یہ
جی جی بالکل بالکل تو مطلب اور یہ ایک خوبصورت بات ہے کسی مطلب دانا نے کہی ہے ایک بہترین کتاب سو دوستوں کے برابر ہوتی ہے جو آپ کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتی
جی جناب اور ایک خوبصورت بات تو کسی دانا اڈوان نے کہی ہے کہ ایک بت بہترین کتاب سو دوست ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے جناب آپ نے جو ابھی بولی
جی جی بالکل بالکل تو آج مطلب ہم نے مل جانا کہ کتابیں جو ہیں وہ مطلب کس طرح سے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں اور اسی لیے ہم جو ملب مطالعے کتب جو ہے ہماری جی ج میں ایک اہم حصہ ہے اور ہمیں اسے مطلب برقرار رکھنا چاہیے یہ آپ کی جو باتیں ہے وہ باتیں تھی تو آج مترم آپ سے بات کر کے اچھا لگا
جی
جی جی بالکل بالکل
اللہ حافظ
جی جی بالکل دھنیہاد